ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم دوست
وعلیکم السلام اور سب خیریت
ہاں جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں جی ابھی فورن ناشتہ کر کے اٹھے ہیں بھائی
اچھ اچھا ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں ابھی جا رہے ہیں تھوڑا سا باہر اوپر طرف جائیں گے کچھ حاظت ہے حاجت پوری کر کے پھر لوٹتے ہیں نیچے
اچھا اچھا کیا کر کیا کرنا باہر
باہر نہیں جا رہے ہیں بس اپر جا رہے
ہم تو اس بار ابھی تو ہم مدرسہ میں ہے آپ کہاں ہیں
ہم بھی تو مدرسے ہے میں ہے
مدرسہ ہے میں اپ بھی ہے
جی جی
تو گھر نہیں گئے ہیں کیا تو گھر نہیں گئے کہ گھر نہیں گئے
گھر تو ابھی نہیں گئے ہیں سوچیں ہیں ابھی لورس ڈے پہ جانے کے لیے محرم میں گھر گئے تھے نا
اچھا محرم میں گئے تھے او اچھا
اب اتنا بھی جلدی جلدی جلدی نہیں جانا چاہیے گھر میں بھی
ہاں آتنا جلدی ج کے اپڑن ہے نا کسے
جی جی جی
اچھا اچھا اچ سبق سنا بھیے
سبق تو ہو گیا بس ایک کتاب بچی ہوئی ہے
ایکک ت بچیی بڑا فاسٹ ہے یار آپ لوگ ہاں
جو تھوڑا بہت ٹی فوٹی آواز میں سناتے ہیں ہاں چھوٹی چھوٹی انداز ہے یاد بھی نہیں ہوتا ہے صحیح سے
آئے ہیں مشات کتنی کتابیں چلتی ہیں آپ لوگوں کی
ہم لوگ کے کتاب تو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی دو کتاب چل رہی ہے باقی تو کتاب ختم ہو چکی ہے ہوں
بہت پیتا لگ رہا ہے یار تو چائے کھا لیے ہیں ہوں اھا ہاں مرچی خالی بہت جتا لگ رہا ہے
ہاں ہاں
ہوں بہت زیادہ لگ رہا ہے یار
پانی وانی پی لیجیے ٹھیک ہو جائے گا
پانی پیے تو ہ چی لگ رہا ہے ہاں
تو ناشتے میں مرچی کھاتے ہیں ناشتے میں مرچی نہیں کھانا چاہیے بھائی صحت کے لیے صحی نہیں ہے درست نہیں
او درست نہیں ہے مجھے لگا کہ اس میں وٹامن ہے اسی لیے ہم کھائے تھے
او نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے
مطلب مرچی میں وٹامن نہیں ہے
اب وٹامن ہے یا نہیں لیکن صبح صبح مرچی نہیں کھانا چاہیے ہاں پیٹ میں جلن ہوتا ہے تو تھوڑی بہت یہ ہے جانکاری ہے مجھے بھی پیٹ میں جلن ہوتا ہے سین میں جلن ہوتا ہے
اچھا ماشاء اللہ اور جاوت کہاں ہے
جاوید بھائی ہوں گے اپنے کمرے میں
کیا کر رہے ہیں دااد بھائی
ناشتہ کر رہے تھے تھایید
اچھا اچھا ناشتہ کر رہے تھے کیا ناشتہ کر رہے تھے
بائی کیا ناشتہ کریں گے مدرسے میں کیا ملتا ہے ل کھچڑی
اچھا آپ کا نشلہگے
کھچڑی کھائےیں ہیں آم کا الگ سے تھوڑے کھائیں گے ہمارے لیے نہیں نہیں اوپر میں ہے
تو باہر چل جانا چاہیے تھا ناشت کرنے
بھائی پیسے ویسے کی تھوڑی پروابلم ہے دقت ہے
ہم آپ سے پیسہ مانگنے والے تھے آپ ایسے ہی بول رہے ہیں
ارے کیا بات کر رہے آپ تھوڑا بہت تھوڑا بہت روپئےنا کیا بولتے ہیں کہ ادھر بھی پارسل کیجیے تھوڑا بہت ہم کو بھی دیجیے تاکہ ہم بھی اچھی زندگی گزار پائے
مھےاس ہم کال کیے آپ ایسے بول رہے ہیں
ہاں ہاں
آم
چ ان شاء اللہ کوشش کریں گے اگر ہوتا ہے تو دیں گے
ہاں نو نوٹ دیجیے گا سیککھا دیجیے گا
جو چیز کی ضرورت ہوگی وہی نہ دیں گے بھائی اگر پوری ہو جائے تو
اچھا سکا سے پوری ہو جائے تو سکا دے دیجی گا نوٹ سے پوری ہو جائے تو نوٹ سے دے دیجی گا کیسے ہائے ہے ماشاء اللہ کیا کا دن ہے بھائی ک کھلا دن ہے
ارے یہ سب کیا ہوتا ہے آپ لوگ کی دعائیں ادور یہ سب بچپنے سے ہے میرے اندر ہے نا
آائے ہائے ہائے ماشاء اللہ باش بہت اچھی بات
ہ ج اور بتائیے آپ لوگ یہ کلاس ختم ہو چکی ہے یا پھر اور باقی ہے کتاب
ابھی اور باقی ہے ہم لوگ کی بھی تو ابھی دو صر دو کتاب ہی ہے تو ابھی بیس پچیس کتاب ابھی بیس بیس پچیس کتاب باقی ہے
تو یہ سوچیے اس کتاب باقی ہے ابھی
ہاں بیس پچیس کتابیں باقی ہیں بھائی سب کتابیں ختم ہو چکے ہے ہم لوگ بس جو پیچھے سے د دوہراتے ہیں نا آ موختہ کی طرح
ہ
ہم لوگ کا وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی
مطلب ٹوٹل کٹل کتاب خت ہو چکی ہےا
ہاں ہاں سب کتابیں ختم ہو جائ صرف وہ ہے اور اردو کی جو ایک حدیث کی کتاب ہے نا
جی جی ہاں اسلامی اخلاق جی جی ہوں جی کتاب چل رہی ہے بھی نا اور یہ قانونی شریعت بھی تو پڑھتے تھے نا آپ لوگ
قانونی شریعت کل ہی کل ہی ختم ہو گیا نا ہاں وہ بھی ختم ہو گیا پورا اس کو نہیں پڑھاائے ہیں
مطلب جو جو اہم مسئلہ ہے وہ سب نے
ہاں نماز کے بیان سے پڑھائے تھے
ہوں
اور ادھر نماز کے بیان جسے ختم ہوا ت راویق کے بیان تک پہنچا بند کر دیا بولے ماہت کتنا ہی پڑ رہ تھا
اچھا
ہاں
تقریبا کتنے گھنٹے گلاس چلتا ہے
ہم لوگ کلاس صبح سات بجے سے سات بجے تونڈی لگتی ہے
ہوں
اس کے بع سے ساڑھے بارہ بجے تک نی مطلب نو بجے تک لگتی ہے ناشتے کے بعد ناشتے کے پلے
ہاں
اور ناشتہ کرنے کے لیے نو بج چھٹی ہوتی ہے تو ساھے نو بجے تک سات نو بجے تک ناشتہ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ
ہاں
کبھی باہر چلے جاتے ہیں تو وہی تو دس پندرہ منٹ دس منٹ لیٹو کر دیتے ہیں
ہاں
اس کے بعد پہنے بیچتے ہیں جب پہ پرانے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے درسگاہ میں دو جماعت والے رہتے ہیں تو کبھی وہ لوگ اٹھتے ہیں کب ہم لوگ اٹھتے ہیں کبھی وہ لوگ اٹھتے ہیں کبھی ہم لوگ اٹھتے ہیں
ہاں آ سر
ہاں اسے رہتا ہے س یہی سلسلہ ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہتا ہے پھر ہم بارہ بج ساڑھے بارہ بجے تعطیل ہوتی ہے
ہاں
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روم میں آ کر اپنا صاف صفائی سب ہوتے ہیں لباس آیا چینج کرتے ہیں بدلتے ہیں تبدیل کرتے ہیں
اچھا
اپنے لباس کو تبدیل کر کے
جی جی جی سمجھ رہے میں میں سمجھ رہا ہوں
ہاں تو تبدیل کرنے کے بعد اس پھر موبائل وغیرہ چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھ کر آتے ہیں تو کھانا وغیرہ اوپر کھانا بٹتا ہے بٹاتا ہے نا اور کھانا وغیرہ وہاں سے لے کر
ہاں
ہم لو نیچے آ جاتے ہیں اوپر جھوپ رہتی ہے نا
اچھا ہاں ہاں گرمی لگتی ہوئے بت زدہ ہ
ہاں تو نیچے آ جاتے ہیں پھر آ کر ہات وغیرہ دول دھول کر کورتا وغیرہ کھول کر
ہاں
ٹوپی وغیرہ پہنتے ہیں اور پھر اچار لائے ہیں ہم گھر سے
گھر سےچار رہ ل کون چیز کی کس چیز کی
ایک مرچی کا ہے جو بتایا آپ سے نا
اچھا جس سے بیان کر رہے تھے پہلے
ہاں جس کا دکری کر رہے پہلے
ہاں
ہاں اور میرے تین غریب دوست جو ہیں
اچھا
اور لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں رونے لگتا ہے لوگ نا
ہوں ہ چلیے اچھی بات ہے آپ کا دل بہت بڑا ہے بھائی
ہاں میرا میرا بھی دل بچپن سے ہی ایسے پائیدا ہونے سے پہلے ہی میرا دل ایسا ہے
تو صحی رہنا چاہیے نا تھوڑا زیادہ تو ن یہ تھ زیادہ سے زیادہ دیا کیوں جی ہے رساد ل تھا ہ اچھا ختم ہونے کا ڈر ہے نا
سب ختم ہونے کا ڈر ہے
ہوں
اور
چلیے بہتر اپنے حساب سے ہی دیجیے ختم نہ ہو تھوڑا دن تک چلے
اسی لیے تو آپ آپ سے دیں گے ایک ایک پیس ایک دم ٹوڑ توٹڑ کر دم اس میں سے دیں گے
ہاںاں
ہاں
اور کہبھی جاتے ہیں باہر ناشہ وغیرہ کرنے کے لیے
ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے اس بار تو ہم جب سے گھر سے آئے ہیں اچھ
جی
باہر نہیں گئے ہیں جس دن آئے تھے اپنے غریب دوستوں کو بھیج دیے تھے
اچھا
اس کے بعد پھر ایک دن اور بھیج رہے تھے لیکن جو جاوید ہے نا
ہاں ہاں
رہ ہی نہیں رہ ہی نہیں بول رہے ہم اب امیر ہو گئے ہیں ہاں وہی جاوید بھائی
بھائی جا بھائی نا جو کیا بولتے ہیں کہ آبن آبن میں
ہاں ہاں آبون آبون د دن کل دوسرا نام ارے ہاں بھائی کہنوا ب وال ہاں وہی وہی
ان کو تو میں اچھے جانتا ہوں
اچھے سے جانتے ہیں آپ
جی جی جی افسر کو تو اور اچھا جانتے ہیں
نہیں میں نہیں مانتا
کیوں نہیں مانیں گے ماننا پڑے گا بھائی
س میں جانتے ہیں آپ اچھا اچھا ہماش انشاء اللہ اچھا یہ بات ہے تو
جی جی بالکل یہی بات ہے
اب تو بہت ہمارے قریبی والے بھائی صاحب نے کیاے
ہاں یہ تو بات ہے بھائی
جان پہنچان والے
جی جی جی
آپ کے باہر لو کتنے ہیں
میرے بھائی ہم لوگ تین بھائی ہیں جی ایک میرے سے بڑا ہے ایک میرے سے چھوٹا ہے
اچھا اچھا تریر کو جانتے ہیں
تنویر تو میرا ہی نام ہے نا
آپ کا نام ہے م مطلب آپ تنویر بول رہے ہیں موڈے پ چل کرے اچھا ح پت ہی ہے یہ کیا پوس
باقی ہ جی جی آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں
ہم لوگ دو بھائی بہن ہیں ہاں ایک بھائی ایک بہن
اچھا آپ
ب ہاں ایک لوپی سمج دیلی ہے ہوں
چلیے اچھی بات ہے ت بی تو
ہ آپ کا گھر کہاں ہے جیس
میرا گھر ہے پنکھی نوڈیہ جان
ہاں نڈیا جانتے ہیں ن
ہ جو پلاموں میں پانکھی پڑتا ہے اور پانکی میں نوڈیا پڑتا ہے
اچھا یہ پر آم کہاں آیا تو جھارکھنڈ کہاں ہے تل
جھارکھنڈ انڈیا میں بھائی انڈیا ج دنیا میں ہے ہاں دنیا کہاں ہے سو دنیا ایک ارتھ ہے سمجھے
ہاں تو یہ ارت کہاں ہے ارھ یہ کیا ہوتا ہے
آر ہاں اور تو جوب وہ ہوتا ہے ایک پلینٹ ہوتا
اچھا یہ تو پن یہ پرین کیا ہوتا ہے مطلب
لرنیٹ ہوتا ہے جب آپ سائنس کی کتابیں پڑھیں گے تو سمجھیں گے
یہ سائنس کی کتابیں کہاں ملتی ہیں
سائنسی کتابیں کتاب دکان میں مل جائیں گی آپ چلے جائیے آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے قریب دو کلو دو کلو میٹر دور میں آپ کو ایک چھتر مسجد نام کر کے ایک مارکیٹ ملے گا بازار ملے گی سمجے ہوں وہاں جانے کے بعد کتاب کتاب دکان میں جائیے
اس کا نام چھتتا مسجد کسی نے رکھ دیا
اس کا نام چھہ مسجد کس نے رکھا یہ تو میں مجھے نہیں پتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہاں اس جگہ کا نام چھٹا مسجد ہے
چلیے جی ہم جا رہے ہیں پڑھنے اب نا
ہاں پڑھنے جا رہے ہیں